ہ
صبا السلام علیکم
وعلیکم السلام پرنام ٹھیک ہو
اور کیسے ہو میں تو ٹھیک ہوں
بس بڑھیا میں بھی ٹھیک ہوں
امی ابو کیسے ہیں سب
سب ٹھیک ہے آپ کے وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے اور سنائیے
کیا کر رہے ہو آپ
کچھ نہیں بیٹھے ہیں
ہاں
بیٹھے ہیں کچھ نہیں کر رہے
ج ہ
بتائیے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہاں سب ٹھیک ہے
جی جی بتائیے آپ کس طٹح پہ بات کرنا چاہیے تو ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے جو آپ کو بہتر لگے آپ بتا سکتے
آپ بتائیے آپ کو کون سے ٹاپک میں بات کرنی ہے
میرے کو ایک میرے کو ایک سوال تھا آپ سے
کیا
میں نا شاپنگ کرنا چاہتا تھا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کچھ خریدنا چاہتا تھا میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ آن لائن منگاؤں یا آف لائن آپ کی کیا رائے ہے
آپ کو جو بیٹر لگے وہ اس سے شاپنگ کیجیے ویسے تو میری یہ رائے کہ آپ آف لائن کریں وہ بہت بہتر ہے آن لائن میں مطلب کہ جو دکھاتے ہیں وہ آتا ہے نہیں
جی جی بالکل بالکل بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے ج
اچھا اور رینج بھی رینج بھی کوئی کٹھانے کا یا بڑھانے کا ایشو نہیں رہتا فکس پرائز پہ کوالٹی بےیکار آتی ہے اور آف لائن شاپنگ کرو گے تو کپڑا چھو کے دیکھو گے رکھ کے دیکھو گے کیسا ہے اور مول بھؤ کرنے میں پیسے کم اور بڑھانا بھی ہو جاتا ہے اور اس میں آف لائن میں فکس ڈیٹ پ رہیتی ہے پھر رائز
بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل کیا آپ میرے کو اس کے بارے میں نقصانات اور فائدے بتا سکتے ہیں
نقصان بھی بہت ہیں وہ فائدے بھی فائدے ہی بہتے ہیں فائدہ یہ آن لائن سے جیسے ہم کہیں باہر سے آتے ہیں کھانا نہیں بنا پاتے تو کھانا پانچ منٹ میں آ جاتا ہے آن لائن شاپنگ سے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے کچھ چیز جو دکھاتے ہیں وہ آتی نہیں ہے تو اس سے نقصان ہو جاتا ہے
جی جی بال بالکل بالکل بالکل بہت اچھی بات بہت اچھی بات کہی آپ نے تو آپ کر کیا رہی ہو
میں بتی ہوں
نہیں میرا مطلب کہ
پڑھائی میں ایجوکیشن میں ہاں بی اے بی ایڈ کر ل اب ای سی سی کر رہی ہوں
ٹھیک اچھی بات ہے
ہوں
تو بتائیے کچھ جو آپ کو اچھا لگے جو آپ پوچھنا چاہتے ہو میرے سے
اچھا آپ کیا کھیتی کر رہے ہو اب ٹریکٹر جیسی آواز آ رہی ہے
جی
کھیتوں میں ہو کیا ٹیکٹروں کی آواز آ رہی ہے
نہیں نہیں نہیں میں سڑک سے گھوم رہا ہوں یہاں سے ٹریکٹر ہوتے ہیں نا بہت سارے
اچھا اور بادرو وغیرہ بک گیا باجرا وغیرہ بب گیا
جی جی میں نہیں سن رہا ہوں
باجرا وغیرہ بب گیا کیا
نہیں ہم کہاں ہیں ایسے وارا وائجرا اگاتے
نہیں ہواتے تو فصل کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے
فصل کے بارے میں ہم یہاں پہ زیادہ سے زیادہ سیب اگاتے ہیں سیب کے پیڑ لگاتے یا کیا کہتے رائس سکھاتے کائنڈ آف
کینیڈا
کہہ سکتے ہو میں نے کہا کہہ سکتے ہو کشمیر کے
اچھا کہ سکتے ہو
جی جی
کی کشمیر میں ہی زیادہ پیڑ ہوتے وہ ہوتے ہیں نا سیب
جی جی صحیح صحیح صحیح سوچا آپ نے بھی صحیح گیسٹ کیا آپ نے
کشمیر میں سب سے زیادہ سیب اور بادام اخروٹ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کاجو
بالکل بالکل دیکھیے کیا ہے کہ کشمیر کو نا جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے اور یہ بات بہت صی ہے کشمیر بہت خوبصورت ہے
کبھی کشمیر آؤ گھومو یہاں کی وادیا دیکھو یہ بہت خوبصورت ہے ہے نا
ہوں
کش کشمیر بہت خوبصورت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اپ یہاں آ سکتے ہو اور بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہو یہ بہت کشمیر بہت اچھسائ
گھومنے کا کبھی ٹائم ہی نہیں ملتا ہے
کشمیر آیا کرو یہ بہت اچھی جگہ ہے
ہنو میں دیکھنے میں تو بہت اچھی لگتی ہے
جی جی جی ریئل لائف میں بھی وہ ریئل لائف میں بھی بہت اچھی ہے اپ اس میں کوئی شک نہیں ہے
ہاں اچھی تو ہے اور وہاں پہ جانے بھی تو بہت جاتی ہیں
نہیں کہاں جائے دیکھو اگر ہم اس کے بارے میں بات نہ کریں تو بہتر ہوگا
ہاں وہ توسند ہے
ہے نا
ہوں اور سنائیے آپ کے کیا رہا ہے آن لائن اور آف لائن شاپنگ سے
میری بھی یہی رائے ہے آپ نے تو میں جو بات کہی وہ بھی میری مطلب وہ بھی میں سوچ رہا تھا جو آپ نے بات کہی میں بھی وہی سوچ رہا تھا اور یہ صحیح بات کہی آپ نے دیکھیے کہ میں نا اور ایک چیز پہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے وہ ہے کہ پیڑ پودے اور جنگلات آپ کی کیا رائے ہے جنگلات اور پیڑ پودے جو آج کل کاٹتے ہیں اس کے متعلق کیا رائے ہے آپ کی
ہمیں نا پیڑ پودے کاٹنے نہیں چاہیے جیسے ہمیں ہم نا یہ پیڑ پودے کاٹ رہے ہیں ویسے ہی ہماری بیماریاں بڑھ رہی ہیں ہمیں شدھ آکسیجن نہیں مل پا رہی ہے شدھ پھل پ پھل پھول بھی مل پا رہے ہیں سبزیاں وغیرہ کچھ بھی اچھی چیزیں نہیں مل رہی ہیں سب کیمیکل کی مل رہی ہیں اور جب جتنے پیڑ ہم لگائیں گے اتنا ہی اچھا واورن ہوگا اتنی ہی اچھی شھ آکسیجن آئے گی نیچرل اور یہ س پیڑ وغیرہ کاٹنے سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں بہت ساریاں جب پردوشن کب فیکٹری وغیرہ کھول لیے تھے ان سے پردوشن چڑوں سے پیڑ پودے خراب ہوتے ہیں جنگل وغیرہ
بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دیکھو یہ جو جنگلات ہیں نا وہ کن کے گے جنگلی جانوروں کے ہے نا
ہوں
ہےا جنگلات جنگلی جانوروں کے گھر ہے جنگات ہے نا دیکھو جب ہم وہ جنگلات کاٹیں گے تو وہ کہاں رہیں گے دیکھ میں آپ سے ایک بتا اگر آپ کا گھر دیکھو اگر آپ کا گھر ہے ہے نا اگر وہ میں کاٹ دوں یا یا وہ ہم کاٹ دیں تو آپ کیا آپ کہاں رہو گے آپ کیا کرو گی ہے نا دیکھو جب وہ کیا کرتے ہیں جب وہ پیڑ پودے کاٹتے ہیں نا وہاں سے جنگات میں ہے نا
پیڑ چڑیا وغیرہ جانور وغیرہ بغیر ہو جاتے ہیں
ان میں ہوتا کیا کہ ان میں نا وہ تھر سا پیدا ہو جاتا ہے نا وہ اور وہ پھر کیا کر لی تھے کہ وہ ہماری بستی میں آ کے رہ لیتے اور پھر ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ ہم ڈرتے ہیں ان سے کوئی مار نہ دے کوئی کھ نہ دے
ہوں صحی بول رہے ہو یہ تو اللہ کی سب رحمت ہے جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اس کی مرضی سے بنا پتا نہیں چل سکتا ہل نہیں سکتا
جی بالکل بالکل اور بیڑ کی چوتری مانگ لڑے مار دو مان دو کیا دماغ
ہیلو
ہیلو
ہاں بولیے
آواز آ رہی ہے آپ
آ رہے
تو بتائیے آپ کچھ
نہیں میں تو م میرا تو یہی کہنا ہے کہ ہمیں پیڑ کاٹنے نہیں چاہیے اور لگانے چاہیے اپنے گھروں پہ اپنے پلاٹوں پہ اپنے کھیت پہ جس سے کہ آبادی بڑھے چاروں طرف ٹھنڈی ہوا ہے چل لائٹ وغیرہ چل جاتی تو ہمیں پیڑوں بھی بہت ضرورت پڑتی ہے اور یہاں پہ کوئی پیڑ بھی نہیں ہے
جی جی بالکل بالکل بہت اچھی بات کہی آپ نے پیڑ ہمیں دیکھو اگر ہم کسی ضرورت کی وجہ سے ایک پیٹ کاڈ بھی لے ہے نا
ہاں
اگر ہم کسی ضرورت کی وجہ سے ایک پیٹ کاڈ بھی لے ہیں نا ہیلو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں دس دس پیڑ اگا
دس پیٹ لگانے لگانے چاہیے دس لگاؤ گے تب ایک دو بڑ بائ میں
جی جی جی جی
ہوں یہ اب تو پیڑوں سے بہت سے لوگ بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں بیچ دیتے ہیں پیڑوں کو تھتے وغیرہ بہت چیز بنتی ہیں جتنے کوئی لگاتا نہیں ہے اتنے کٹوا دیتا ہے پیسوں کے لیے کوئی بیڑوں کے لیے فرنیچر وغیرہ کے لیے
جی جی بالکل بالکل بالکل اس سے نا ہمارا یہ فائدہ ہے اگر ہم پیٹ رکھے اس سے ہمارا فائدہ ہے دیکھو جو ہم آکسیجن جو ہم آکسیجن لیتے وہ وہ کہاں سے آتا ہے پیڑ اس سے آتا ہے نا اور جو ہم اور جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں یہاں سے اپنی باڈی سے باہر نکالتے ہیں وہ کون لیتے ہے پیڑ ہے نا دیک کہ اگر ہم وہی کار دیں اس سے ہو ہوگا کیا کہ اس سے مطلب اور جو گرین ہاؤس گ صرف وہ بن جائے گی جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے میتین ہے کاربن مونکسائڈ ہے نا وغیرہ وغیرہ بہت ساری گیسز ملک اس سے ہوتا کیا کہ گلوبل وارمنگ ہو جائے گی ہے نا
ہاں
اس سے گلوبل وارمنگ ہو جائے گی اور گلوبل وارمنگ سے کیا ہوگا کہ جو گلیشئرس ہیں وہ پگھل جائے گی ہمیں پانی نہیں بچے گا گرمی بہت بڑے گی ہے نا
اور کیا
بہت گرمی پڑے گی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پیڑ اگانے چاہیے دیکھو جی جی جی دیکھو ارم پیٹ کٹ ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ سیلاب بھی آ سکتے ہیں پیڑوں سے ہے نا اور جو زمین جب ہم پیڑ کاٹتے ہیں وہ جو زمین ہوتی ہے وہ وہ بھی کیا کہتے ہیں اسے انفرٹائل ہوتی ہے نا اس میں پھر فرٹیلٹی نہیں رہتی ہے نا
ہوں
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں پیڑ اگانی چاہیے جی ہمارے لیے بہتر
تر پیڑوں کو بچوں کی طرف پالنا چاہیے بڑے ہو کر وہ نہیں فائدہ دیں گے پھل دیں گے فروٹ دیں گے آکسیجن دیں گے ہوا دیں گے چھایا دیں گے
بالکل بالکل اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے نا
جس سے ہمارا ہی فائدہ ہے اور ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے پیسوں کی تو ہم انہیں بیچ بھی سکتے ہیں اس لیے پیڑا میں لگانے چاہیے
جی جی بالکل
چلو تو ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
جی جی مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا مجھے بھی بہت ساری جانکاری آپ سے ملی اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے دوبارہ بات ہو ہے نا
خدا حافظ
خدا حافظ اور آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے دوبارہ بات ہو جائے ہے نا اوکے خدا حافظ